السلاملیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام وورحمت اللہ وورکم تو اور سب کھ رہی ہے
جی الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ھ آپ بتائیں آپ ٹھیک ہے سب خیریت
ہ اور کیا ہو رہا تھا
کچھ نہیں بس لیٹے بیٹھے آرام فرما رہے تھے آپ فرمائیے آپ کیا کر رہی تھی اور گھر میں سب کیا ہو رہا ہے
گھر کو سب آرام فرما رہے ہیں اور ہم بھی کھانے سے فارغ ہو کر ہم نے سوچا آپ سے کچھ بات کی جائے
یہ بہت اچ سا کیا آپ نے اور آپ کی نیند کوئی ہے
جی
اور آپ کی نیند وغیرہ پوری ہے آپ
جی ہے گئندہ ہماری نیند مکمل ہو گئی ہے نا آج بھی بڑا مسئلہ ہے نا نیند کی نیند بہت ضروری بھی ہے
صحی آج کل تو ہےیر چھٹیا چل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ زیادہ نہیں ہے
نیند کو پورا کرنا بہت ضروری ہے پی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے صحت خراب ہو جاتی ہے
وہی سر بھاری بھاری رہتا ہے انسان بہت لو فیل کرتا ہےھ
اسے سات آٹھ گھنٹے سونا چالو
صی آھ گھنٹہ تو میک سب چکاام م گگر سورم آٹ چوبیس گھنٹے میںٹھ گھنٹ انسان کو سونا روری ہے ضروری
ہاں اس لیے جب آٹھ گھنٹہ انسان ہاں آٹھ گھنٹہ سوئے گا تو اس کا من بھی فریش رہے گا مائنڈ فریش رہے گا اور وہ س چست درست رہ گا
درست رہے گا اس کا دن دماغ اور دل ٹھیک رہے گا ایسے اگر نیند پوری نہیں رہتی انسان اچھا محسوس نہیں کرتا سر باری رہتا ہے کو اچھا ہیتا اس کو بات کرنا اچھا نہیں لگتا س
اور آج کل آج کل کیا مسئلہ بن گیا ہے کہ پچھے نا رات رات کی دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور پھر دیر ب صبح سوتے ہیں صحت کے لیے بہت ب زیاد خراب ہے اس لی ہماری صحت بہت خراب ہو رہی ہے اور بچوں کی آکھھیے بھی بہت کمزور ہو رہی ہیں اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ موبائل سے کرے اور ٹائم پرس ہو
صبح جلدی اٹھیں وہ مارننگب صبح ٹہلنے جائیں سیر پہ جائیں ایکسرسائز کریں یہ سب ہماری صحت کے لیے اچھا ہے
کے لیے بہت ضروری ہے ہم ٹائم پر سوئے اور نیم کو پوری کرتے اور جتنا ہو سک موبائل کا سے ملک
کام کا کام سے کام کر صی
ہاں
موبائل کے علاو ہم لگ کو دوسری چیزوں میں زیادہ دھیان دین چاہیے کہ ہم بک ریڈ کر سک ہیں س ہیں اسٹوری پڑھ سکتے ہیں یا جس چیز میں بھی آپ کو انٹٹ ہو کوئی اسٹوری میں چاہے پروفٹس کی اسٹوری ہو یا کچھ الگ سے اسٹوری دیکھنا چاہتے ہیں یا نوس ویرہ آتی ہیں فون سے علاوہ ہم ہٹ کے وہ سب پڑھ سکتے ہیں جو س ہماری نالج پ اس میں اچھی ہوگی اگر انگلش پڑ کسی بھی لینگویج میں پڑھ رہی ہے اردو میں پڑھ رہی ہے تو وہ بھی درست ہوگا ہم لوگ کا تو اس سےب فائدے رہتے ہیں اسب پڑھنے سے
بتایا ج سے کوئی بھی لینگویج اگر ہم پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا
ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا سیکھ سکتے ہیں
س سکتے ہیں نا ج سے اردو ہی ہم سیکھیں گے تو ہماری اردو اور بھی ب
صحیح مین جو طریقہ ہوتا ہے کو کوئی بھی چیز سیکھنے کا یا کوئی بھی ایسے لینگویجز کو پڑھنے کا جاننے کا تو سب سے زیادہ ریڈنگ پڑھنا
مڑنا سب سے بیسٹ ہے
تو جتنا جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو نالج ہوگی
ہاں وہی چیز ہے کہ ہم کو اس چیز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے ریڈنگ کرنا چاہیے اس کے بارے میں جاننا چاہیے زیادہ د س گ ادا
صحیح آپ نے سوشل میڈیا کی جیسے بات ابھی سے پہلے ہماری ہو رہی تھی تو سوشل میڈیا س میں اس کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ایسے کہ اب انگلش وغیرہ ہم لگ اتنے نہیں جانتے ملب جانتے تھے
ہوں
جانتے ہیں تو جتنے ہم سوشل میڈیا سے سیکھ چکے ہیں کیکہ سوشل میڈیا پہ ہم انگلسٹیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں یا کچھ اسٹوری آتی ہے کوئی حدیث آتی ہے کچھ ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے جو ور نہیں آتا ہے سرچ بھی کر لیتے ا آئی گوگل سے اس سے ہم سیکھ جاتے ہیں کہ اس کا اس شبد کا مطلب یہ ہے تو پڑھنا اور دیکھنا سننا یہ سب ہمارے خود کو امپروو کرتا ہے اور سکھاتا ہے لینگویج کچھ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے
ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو اچھی جانکاری ہوتی ہے اس لیے اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنااہے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ا ہے نا اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم کو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ٹھیک ہے حساب سے اپنا ورک کام کمپلیٹ کرنا چاہیے جیسے کہ صبح فضیل میں اٹھنے کی عادت بنائے اس کے بعد ہم تھوڑا سا ایکسرسائز کرے ہے نا
صی اگر انسان کوئی پال نمازڑ رہا ہے وہ پوری پڑھا ہے تو اس کی ایک بھی اچھی خاص ہو جاتی ہے رکوں میں جانے تھے سردے میں جانے سے بیٹھنے سے اٹھنے سے باہ پر تو
وہ تو ہو جاتی ایکسرسائز ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ اسے کم کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو ٹرا ایکسرسائز کرنی پڑے گی نا جم جوائن کرنا اور مالک ن زیادہ آ رہی تو آپ دن میں بھی تھوڑا سا سو سکتے ایسا نہیں ہے لیکن آپ کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنانی چاہیے اس سے ہمارا دماغ
مائنڈ فریش رہتا ہے دل سکون میں رہتا ہے صبح تازی ہوا رہتی ہے اور صبح کا جو سکون رہتا ہے وہ بدین نے کہا جب شور شرابہ سا بٹھ جاتے ہیں سباگ سک سکون ہے الگ رہتا ہے
اور دوسری چیز اگر آپ کی جلدی اٹھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں فٹافٹ پڑ جاتے ہیں اور آپ کو وقت لوگوں کو وقت کا پتتا ہی نہیں چلتا ہے کیونکہ سوتے سوتے بارہ ایک ایسی ہی وجا دی ہیں نا تو اس تو میں تو نہیں کہ اپ صبح جلدی اٹھ کر اپنے دن کا سارا کام مکمل کریے اور اور دوپہر میں تھوڑا سا نیند لے سکتے ہیں پھر شام کو پھر جلدی سو جائیے یہ یہ روٹی چاہیے روٹین کے حساب سے اگر ہم کام کریں گے تو ہماری زندگی کے لیے بہتر رہے گا اور ہمیں صحت بھی درست رہے گی ہے نا زیادہ سونے سے کیا ہوتا ہے ہاں بیماریاں لگ جاتی ہیں زیادہ سونے سے
لو بہت سوتے ہیں لو دن میں بھی سوتے ہیں رات میں بھی سوئیں گے صبح بھی دیر ب سےوٹتے ے تو اتنا زیادہ سونا بھی نہیں
زیادہ نہیں سونا چاہیے بھی صحت کے لیے خراب ہے ہماری صحت خراب ہو سکتی
بس یہ کہ ٹائم کا پابند ہونا چاہیے ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے
صحت خراب ہو جاتی ہے فیٹ بڑھ جاتا ہے زیادہ سہنے سے عمر کم ہو جاتی ہے گ
صحی
ہاں ہمارے یہاں تو ہمارے سسرال میں تو لوگ دن میں بھی نہیں سوتے ہیں صرف رات میں اور پھر ٹائم سے اٹھ جاتے ہیں
صحی ہے اچھے ہے ابھی یہ انسان جب دوپہر میں سو لیتا ہے تو رات میں جلدی نہیں نہیں آتی اس کو اور جو نہیں سو ہوتا ہے صبح کا اٹھا ہوا ہوتا ہے تو رات میںس ہوگا پڑ کے بند ہی اٹ جائے گا
ہاں یہ بہت اچھا معموول ہے اس سے ہم لوگ کو اپنانا چاہیے اس سے ہم لوگ
چاہیے
عمل کرنا چاہیے اس سے ہم لوگ کو جلدی اٹھنے کی عادت ہو جائے گی
صحیح اور مجھے تو لگتا ہے کہ ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے آپ جس جگہ پہ رہ رہی ہیں تو وہاں کے جو لوگ جیسے رہتے ہیں اٹھنے کا بیٹھ اننگا ٹائم آت تویک سے بھی صحیح ہو جاتا ہے ا
ہاں بالکل صحی کا
آپ کے ساتھ جو رہتا ہے اس کےاتھ اس سے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے
ہاں اس لیے جلدی اٹھنے کی عادت بنانا چاہیے بہت اچھی بات ہے اچھی صحت کے لیے بہت بیٹر رہ کہی آپ رہ صحیح ٹائم پر اٹھے صحیح ٹائم پر نید پورل اکر اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی ٹائم پر اٹھائے
صی ناشتہ صبح کا جلدی کر لیں اور ناشتہ ہلکا کریں بہت زیادہ بھاری ناشتہ نہ کریں
نہیں آپ ناشتہ تو بھاری کر سکتے ہیں نہیں شام کا کھانا ہلکا ہونا چاہیے
ہاں شا مطلب ناشتے میں سے کی بہت انسان تلا بنا بنا لیتا ہے ب ناشتہ اچھا کریں ہیلدی ناشتہ کریں فروٹس کھائیں یا جیسے کھانا روٹی سبزی وغیرہ
گھر کا بنا کھانا چی بریڈ اور یہ سب چیزیں اوائڈ کر
ا باہر جیسے انسان میں گا لیتا ہے پوڑ
آپ گھر کا بنا ہوا کچھ بھی کھا سکتے ہیں ہیلدی ہو لیکن
لیکن صبح کے ناشتے میں اچھا تو وہی لگتا ہے باہر کی پوری سب سے ج دو دہی جلیبی
ہاں بٹ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے وہ ہماری صحت کے لیے فائدے مند نہیں ہے اور اس اس لیے گھر کا بنا کھانا بہتر رہتا ہے اور وہ ہیل بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے
نہیںین اور آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس وقت
ہاں آرام ف مارے
اچھا اور وہ گئیں
ہاں ہاں وہ اپنے گھر ہے تو یہ چیز ہے کہ صحت دلی آپ ٹائملی ڈسپلین رہیے ٹائم سے اٹھیے کھائیے ٹائم سے ٹائم سے ریسٹ کریے ہے نا ہ کہ نہیں
صحیحی بالکل صح فرما آپ تو صحیح ہے سارے پاس صحی ہے
اچھ ہم سونا بھی ضروری ہے اگر آپ سوئیں گے نہیں تو اب دقت ہے
وہ بھی دقت ہے سر باری رہتا ہے انسان کو اچھا ہی لگتا ہے
ہاں پھر دماغ آپ کو صحیح مکمل طریقے سے کام نہیں کرے گا ہے نا ہ سیح
اور کبھی بھی اگر ایسا ہو کہ آپ کو دماغ کا کام کرنا ہو کہیں اگزام دینے آنا ہو آپ کا ام ت ہار ن یا کچھ پڑھانا تو آپ کی نیند کوئی ہو نہ ضروری ہے اگر آ کو نیند پوری نہیں ہوگی پھر آ ایسے چلے جائیں گے تو آپ کا دماغ میں کام نہیں کرے چ وہاں پھر لوگ بھی محسوس کریں گے اور آپ مطلب بس دے بھی نہیں پائیں گے
میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا
ہوں
میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا تھا ٹھیک ہے پھر ر لام
اک اللہ حافظ